جی نمسکار جی نمسکار وعلیکم السلام بھائی وعلیکم السلام حممت بھ سب کہری- جی بھائی جان سب کہہ رہے کھانا وانا ک لے بھائی جان جی بھائی جنب تو کھانا وانا کھا لیا ایسے آپ کھا لیے جی بھائی جان ہم بھی کھا لیے کیا کیا کھائے بھائی جان آب کھانے میں بھائی جن کائے کریلے سبزی پنیر روٹی آلو کا پھکیا کریلے کی سبزی اور کوہرا بھنٹر لوکل یہی سب کھائے ہیں بھ جن ایس آپ بتا بھ جان آپ کیا- کیا, کھیں- ہیں
ا جان لمب بھی کھائے ہیں دال بات آلو کا بجیا چٹنی روٹ چار سلاد یہ بھائی جان پاپڑ اس میں بابا ہی جانا تو بار اللہ جیز کھانا کائےیں جی بھائی ع م کا جیج کھانا بڑ کا ہے اچھا آپ بتانا بھائی آپ سب سے لذیذ کھانے میں کون سا کھانا پسند کرتے ہیں بھائی بھائی جان آم تو پسند کرتے ہے سب سے لذیذ کھانا یہی بلا کیا بولتا ہے نا دال بھاتلو کا بجیا چٹنی بج نا
تو بڑا لذیذ لگتا ہے بھائی جان جی بھائی جان ماشاء اللہ اپ تو بات تو ایک نمبر ص ہی بول رہے ہیں بھائی جان میرے کو بھی اچھا لگتا ہے بھائی جان یہی جو آپ بولے بھائی جان واہ بھائی جان اور بتائیں بھائی جان آپ کو کھیل ول کھیلنا پسند ہے جی بھائی جان ہم کو تو کھیل ویل کھیلنا پسند ہے ایسے کون کون سا کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں بھائی جناب پہین ہم پسند کرتے ہیں ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ والی ب ٹو شکاس پس یہی سب پسند کرتے ہیں بھائی جان واہ بھائی جان آب تو بڑا اچھا اچھا کھیل پسند کرتے ہیں جی بھائی جان ماشاء اللہ میں بہت ب اچھا اچھا کھیل پسند کرتا ہوں مجھے ایسے آپ بتائیں نا بھائی جان آپ کی امی ابو جان سب کہلت جی بھائی جان ہمارے امی ابو جن سب کہہ دیاتا بتائے بھائی جان آپ کے امی ابو جن سب ری جی جی بھائی جان ہمارے بھی امی ابو جان سب ک لیت اور بتائے بھائی جان کہیں گھومنے وومنے کا سوچے ہیں بھائی جان جی بھائی جان ہم تو سوچ رہے ہیں بھائی جان کےسریا گھومنے جانے کا بھائی جان چلیے گا ضرور بھائی جان سمے ملے گا تو ہم ضرور چلیں گے بھائی جان ایسے ہم کو بھی گئے ہوئے کہیں گھومنے ہوئے بہت سال ہو گیا بھائی جان جی بھ جان ماشاء رہا یہ تو بات تو آپ سچ بول رہے ہیں بھ ج ہم کو بھی ایسے بہت سال ہو جائے ہو گیا ہے بھ جان ایسے من کرتا ہے بھائی جان لیکن پیسہ ویسا رہتا ہے تب نہ گھومیں جی بھائی جان یہ تو بات آپ سچ بول رہے ہیں بھائی جان
پیسہ ویسا نہیں رہتا نا بھائی جان اسی لیے نہیں گھوم کر آ رہتےے بھائی ج جو بھی بھائی جان یہ سن رہا ہے نا بھائی جان پلیز میرے ب دے دیجیے گا بھائی جان جی بھائی جان ضرور ضرور اور بتانا بھائی جان آپ کے ب جان کیا کرتے ہیں بھائی جان
ارے ہم بوجن تو کام وام کرتے ہیں بھائی جان اور آپ کے بوجن کیا کرتے میرے بھی اوجن بھائی جن کام وام کرتے ایسے آب کےوجن کیا کام کرتے خدا بائی گن بھ جان میرے بھان تو کیا بولتے ہیں نا بھائی جان بزنس مین ہے بھائی جان اور ایسے آپ کے یہ پوجن کیایا کرتا ہے بھائی جان میرے ابو جان لہسن بیچتے ہیں بھائی جان کتنا روپئے کلو ملتا ہے لہسن م وائجن یہی ملتا ہے کم سے کم پانچ سو روپئے کے جی ملتا ہے بھیا تو ویسے تھوڑی نہا بیچتے ہیں مطلب بیچتے ہیں اس کا چھڑا دیتے ہیں بھائی جان ہوٹلوں میں بیچتے ہیں ہزاروں روپئے کلو ملتا ہے بھائی جان سب کا جی بھائی جان بہت بہت ن مہنگا ملتا ہے ادھر پہ
ابھی تو اور ریٹ بڑ گیا بھائی جان ماشاء اللہ بھائی جان بہت زیادہ ریٹ بھر چکا ہے جی جی بھائی جان بہت زیادہ ریٹ ب چکا ہے بھائی ج آئیے نا آپ کو ہم کبھی کھلاتے ولاتے ہیں لہسن وسن دیتے ہیں بھائی ماشاء اللہ بھائی جان ضرور ہم کو س میں ملے گا بھائی جان تو ہم ضرور آئیں گے لیکن دینا بولیے گا مات بھائی جی بھائی جان آپ کہ دیے بس وہی بہت بڑی بات ہے آئیے بس آپ آئیے جتنا چاہیے لہسن چلا ہوا چوڑایا ہوا جیسا چاہیے ایسا ملے گا بھائی جان جی بھائی جان ماشاء اللہ بھائی جان آئیے نا بس آپ بول دیے نا بس بھائی جان وہ بہت چ لی جی بھائی جان یہ تو بات ہے آپ کو بولتے ہیں بھائی جان تو ایسے کوئی بھی چیز مانا نہیں کر سک جی بھائی جان کوئی بھی چیز اس اور بتیں بھائی جان آپ کہ ابو جن کیا کر کر رہے ہیں بھائی جن ابھی گھر پہ کہ ابھی کام کرنے کا ہے جی بھ جان ابھی تو ہمارے یہاں پوجن گھر پہ ہے بھ ج ایسے آپ کے پوجن کہاں پہ ہے بھ جان آ کام وام پ گ گھر پہ بھ جن ہمارے بزنس مین ہیں تو مطلب ابھی گھر پہ ہی رہیں گے بھ جن
ہمارے ابو جان کو جو بڑا بڑا کام ملتا ہے نا بھائی تب جاتے ہیں ہمارے ابو جان نہیں تو ایسے نہیں جاتے بھائی جان واہ بھائی جان آپ کے ابو جان اتنانا کتنا کما لیتے ہیں بھائی جان بھ جان یہ پندرہ بیس لاکھ کما لیتے س آپ کے بھجن بھائی رےوا بوجن کمائی لیتے ہیں پچیس لاکھ تک وا ب جا
اچھا بھائی جن جی بھائی جان اچھے سے کما لیتے ہیں بہت ہ
جی
کہ نہیں بھ جان آپ ہمارے ابو جان آپ کے ابو جان مل کر کام کریں گے تو کتنا کما لیں گے آپ کے ابو جان کام کریں گے ہمارے ابو جان کے ساتھ جی ضرور بھائی جانے
ر اس سمے ملے گا نا تو ہم اپنے ابو جین سے بات کر کے
کہیں گے سر آپ کے ابو جان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے راضی ہوں گے تو ہم ضرور کرائیں گے بھائی جان نہیں تو نہیں ہوں گے ر جی تو نہیں کر پائیں گے بھائی جان کہ آپ جانتے ہی ہے ابو جان کے بعات بہت م م پن بات ہوتا ہے جی بھائی جان ایک تو ہم جانتے ہیں بھائی جن
اور بتائیں بھائی جان مطلب آپ کے ابو جان کتنا تم آپ کو روپیہ دیتا ہے بھائی جان بائی جان یہئی دیتے ہیں بیس بیس پچیس ہزار مہینے کا خرچہ واہ بھائی جان ب ج تہارا میں یہ کیا بولتے ہیں نا بھائی جان آپ کے ہم بجن تو بڑا روپئے دیتے ہے ایسے آپ کا بوجن کتنا رہتا ہے بھائی جان مہینے کا خرچہ بجن مرییا بوجن سوش دیتے ہیں بھ نہیں دیتے ہیں غریب ہے بھائی جان ہم لوگ جی جی بھائی جان بہت زیادہ غریب ہے بھائی جان پتہ ہے غریب ہی کے سنا دکھھی سے بھائی جان تو یہ لون ریاج کر کے میرے فان دبانے لگیں گے ب جین
اتنے گاڑی لگائی گے نا ہاں ج اور بتائے نا بھائی جان آپ ایسے کیا کر رہے ہیں بھائی جان بھائی یہ نام تو ابھی گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ہماں بھی بھیا ایسے گیم ہی کھیل رہے ہیں ابھی تو ادر پہلے گیم کھیل رہے تھے ابھی بھی گیم ہی کھیل رہے ہیں کہ کہ گیمے میں من لگتا ہے بھائی ج ایسے دوسرا جگہ پہ من نہیں لگتا ہے جی بھائی جان یہی تو بات آپ صحیح بول رہے ہیں بھائی جان دوسرا جگہ منے نہیں لگتا ہے جی جی یہ تو بات آپ صحی بول رہے ہیں اور ہوتا نا بھائی ج نا آپ کہیں گھومنے وومنے کا سوچا ہے کیا جی بھائی ج ن ہم تو سوچ رہے ہیں کشمیر جانے کے لیے اور راجستھان جانے کے لیے کولکاتہ بنگلور حیدرآباد چنئی یہی سب جگہ جانے کے لیے
ماشاء اللہ بھائی جان ضرور ضرور ایسے آپ ا بھائی جان ایسی کیا بولتے ہیں نا بھائی جان اب کرکٹ میں سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے کس ٹیم گو سی بی ایف ای سی ایس کے بھجن بھائی جانہ میں تو دونوں کو کرتے ہیں بھائی جان ک دونوں میں ہم کو اچھے لگتے ہیں دھونی بھی اچھے لگتے اور وراٹ بھائی بھی اچھے سب سے زیادہ تو وراٹ ہی کوہلی اچھا لگتا ہے بھائی جان لیکن کیا کرے ایک دھونی بھی بہت اچھا لگتا ہے میں نے وراٹ کوہلی کو پروڈکٹ بائی یں جی بھائی جان وراٹ کوہلی تو بہت اچھا کھلاڑی ہے جی جی بھائی جان اس لیے ہم ان کو سب سے اوپر والا درجہ دیا گ نے واہ بھائی جان آپ تو اوپر کا درجہ دے کے رکھے ہیں جی بھائی جان آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ
جی وسے آپ کو اچھے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی اچھے لگتا ہیں بھائی ہے نا اتنا ہی بولے نا نہیں ہے دونی دھونی یا پھراٹ جی بھائی جے تو آپ بات تو صحیح بول رہے ہیں بھائی جان ہم تھوڑی نہیں یہ غلط وہ کر رہے ہیں اور بتایا بھائی جان ان کی پتہ ہے دھونی کے ہے نا ان کے بھائی جان ہیں تو ان کو ابھی تک مستری کا مطلب گھر ب بنا کے پہلے گھر ب بناتے تھے ان کے بھائی جان تو ان کے بھائی جان کھانا وانا ان لوگ ان کو ہے نا دھونی کو مطلب وہی کرکٹ میں سلیکشن کرائے ہیں اور تبھی پتا ہے بھائی جان ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دی اور یہ براٹ کے لیے ج اپنے بھیا رہے چ نا بھائی جان تو ان کے بھائی جان کو ہے نا براٹ بھائی جان نے مطلب ایک سو پچیس کروڑ دییا پتا ہے بھائی جان
جی بھائی جان ہم کو پتہ ہے بھائی جان اسی لیے ہم براٹ کے بہت بڑے فین ہیں بھائی جن نہیں تو ایسے ہم ہیںائ ان کے بھی ہیں لیکن اتنا نہیں ہے بھجن جی جی تو بات ہے بھائی جان اتنا بھی نہیں رہنا جے نہیں تو دقت ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی جان جی جی بھائی جان بہت دقت ہو بت ہوھا ایسے کہ نہیں جی
اور بت نا بھائیین ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی بھائی ہم تو گیم کھیل رہے ہیں
ایچسے کون سا گیم کھیل رہے ہیں بھائی ان یہی کھیل رہے ہیں بھائی جان فری فائر واہ بھ جان اچھا لگتا ہے اکلا بھائی جان جی بھائی جان ماشاء اللہ بھائی جان اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان جتنا کلے اتنا کم نہیں ہی لگتا ہے چلے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت اچھی لگی بھائی جان کے کبھی اور سمے ملے گا تو آپ سے بات کیا جائے گا بھائی جان
اللہ حافظ بھائی جان خدا حافظ بھائی جان خدا حافظ رکھ دیجے بھائی جان ادھر سے جی بھائی جان رکھ رہا ہیں بھائی جان آ اپنی امی ابو جاں خیال رکھے بائی جان